ہلو
ہلو
آج کافی سمے بعد فرصت ملی ہے بتاؤ آج کل کیا چل رہا ہے
ہاں بس پڑھائی اور کچھ نئی اسکل سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں تم بتاؤ
میں بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ آن لائن کورس کر رہا ہوں آج کل لگتا ہے کہ صرف ڈگری سے کام نہیں چلتا نئی چیزیں سیکھنا بھی ضروری ہے
بالکل صحیح کہا مجھے بھی لگتا ہے کہ سمے کے ساتھ خود کو اپڈیٹ کر رکھنا چاہیے ویسے تمہیں کون سا وشے سب سے زیادہ پسند ہے
مجھے اتہاس اور بھگول کافی پسند ہے جس میں الگ الگ دیشوں کی سنسکرتی کے بارے میں جاننا اچھا لگتا ہے
مجھے بھی یاترا سے جڑی باتیں بہت پسند ہیں اگر تمہیں دنیا میں کہیں بھی گھومنے کا موقع ملے تو کہاں جانا چاہو گے
میں شاید جاپان جانا چاہوں گا کیونکہ وہاں کی تکنیک سنسکرتی اور انوشاسن کے بارے میں بہت سنا ہے
اچھا چناؤ ہے میں بھی سوئزر لینڈ جانا چاہوں گی وہاں کے پہاڑ پرکرتی درشیہ بہت اچھے
سچ میں ویسے اگر اگر ہم اپنے دیش کی بات کریں تو یہاں بھی گھومنے کے لیے کتنی شاندار جگہ ہے
اچھا چناؤ ہے ہاں راستھان کے قلعے ہمالیہ کی وادیاں کیرل کے بیکوٹر اور اتر پورو کے راجیہ بہت سندر ہوتے ہیں
ہاں صحیح کہا کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمیں اپنے دیش کو پہلے اچھی طرح دیکھنا چاہیے
بالکل ویسے تمہارے بوشیہ کا سپنا کیا ہے
میں چاہتا ہوں کہ ایک ا اچھا کرئر بناؤں اور ایسا کام کروں جس سے سماج کو بھی فائدہ ہو تمہارا کیا سپنا ہے
میں بھی چاہتی ہوں کہ اپنے چھیتر میں سفلتا سفل بنوں اور لوگوں کی مدد کر سکوں ساتھ ہی اپنے پریوار کو بھی گرو محسوس کروا سکوں
یہ بہت اچھی سوچ ہے سفلتا صرف پیسہ کمانے کا نام نہیں ہے بلکہ اچھا انسان بننا بھی ضروری ہے
ہوں صحی کہا آج آ کل سفلتا لوگ لوگ سفلتا کو صرف دن سے جوڑ جوڑ دیتے ہیں لیکن اصلی سفلتا سنتشٹی میں ہوتی ہے
ہاں بالکل ویسے تمہیں خالی سمے میں کیا کرنا پسند ہے
مجھے کتابیں پڑھنا سنگیت سننا اور کبھی کبھی چتر بنانا پسند ہے اور تمہیں
مجھے کرکٹ دیکھنا کتابیں پڑھنا اور نئی جگہوں کے بارے میں جانکاری جٹانا اچھا لگتا ہے
تمہاری پسند کافی دلچسپ ہے کوئی ایسی کتاب جو تمہیں بہت پسند آئی ہو
کئی ہے لیکن پریرنا دائ کتاب مجھے زیادہ پسند آتی ہے کیونکہ ان سے کچھ سیکھنے کا کو ملتا ہے
مجھے بھی ایسی کتابیں پسند ہے جو سوچنے کا نیا ذریعہ دے
ہاں ویسے تمہارے حساب سے سے آج کی سب سے اچھھی ک جی ساماجک سمسیا کیا ہے سب سے بڑی ساماجک سمسیا
مجھے لگتا ہے کہ شکشا کو جاگروکتا کی کمی ابھی بھی بڑی سمسیا ہے اگر شکشا بہتر ہو جائے تو کئی سمسیا اپنے آپ کم ہو سکتی ہے
ہاں میں بھی یہی مانتا ہوں شکشا سے لوگوں کی سوچ بدلی جا سکتی ہے اور سماج آگے بڑھتا ہے
اور پریاورن کی سمسیا بھی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے ہمیں پرکرتی کا ادھک دھیان رکھنا چاہیے
ہاں صحیح کہا چھوٹے چھوٹے قدم بھی بڑا بدلاؤ لا سکتے ہیں جیسے پیڑ لگانا اور پلاسٹک کا کم اپیوگ کرنا ہاں
بالکل ویسے اگر تمہیں سمے میں پیچھے جانے کا موقع ملے تو کس دور میں جانا چاہو گے
شاید میں کسی ایتہاسک کال میں تاکہ اس سمے کے کے لوگوں کا جیون قریب سے دیکھ سکوں تم
کٹیا اچھا چناؤ ہے بالکل ویسے تم خالی سمے میں کیا کرنا چاہتے ہو ج
میں ہاں میں خالی سمے میں کتابیں پڑھنا اور اتہس کی کچھ باتیں پڑھنا عادی پسند ہے
ا
آپ کو کیا پسند ہے خالی سمے میں؟
مجھے کتابیں پڑھنا سنگیت سننا اور کبھی کبھی چتر بنانا پسند ہے
چتر بنانا بھی ایک کلا ہے ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی
ہاں ا تمہاری پسند کافی دلچسپ ہے کوئی ایسی کتاب جو تمہیں بہت زیادہ پسند آئی ہو
مجھے اتہاس کی کتابیں کافی اچھی لگتی ہے
جن میں ایتہاسک کال کے سبھی راجاؤں کا ورنن آدی ہو وہ پڑھنا میرے کو بہت اچھا لگتا ہے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے آپ کو کون سی کتاب سب سے زیادہ پسند آئی
ہاں ویسے سچ میں آج بہت دنوں بعد اچھا لگ رہا ہے کتنے دن بعد ہم دونوں ایسے آرام سے باہر نکلے ہیں ورناہ روز کی وہی باغ توڑ کام اور فون میں ہی دن نکل جاتا ہے مجھے یاد ہے پہلے ہم بنا کسی پلان کے نکل جاتے تھے کہیں پارک چلے جاتے تھے تو کہیں مارکیٹ گھومنے کہیں بس ایسے ہی رستے میں باتیں کرتے رہتے تھے آج بھی وہی پرانی والی فیلنگ آ رہی ہے اور دیکھو نا موسم بھی کتنا اچھا ہے ہلکی ہلکی آواز چل رہی ہے پیڑوں کی آواز اور یہ باہر گھومنے کا مزہ ہی الگ ہے
ہاں سچ بول رہے ہو آپ
مجھے بھی لگ رہا ہے جیسے سے پرانا دن واپس آ گئے وہو پہلے نہ ہمیں کہیں جانے کا زیادہ سوچنا پڑتا تھا بس ایک دوسرے کو فون کیا اور بول دیا چلو باہر چلتے ہے پھر گھنٹوں گھومتے رہتے تھے اور پت ہی نہیں چلتا تھا کہ کتنا ٹائم کیسے نکل گیا آج کل تو ہر کسی کے پاس اپنی اپنی ٹینشن ہوتی ہے لیکن آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے ہمیشہ ہلکا محسوس ہوتا ہے آپ جانتی ہو نا کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ چپ رہنا بھی اچھا لگتا ہے
ہاں اور تم بھی میرے لیے وس یہ ویسے ہی ہو ہ بسے تم نے اتنے دنوں میں کیا کیا کیا مجھے تو لگتا ہے تیرے پاس سننے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں ہر بار تم بولتے ہو بعد میں بتاؤں گا پھر بھی وہ بعد میں کبھی آتا ہی نہیں
ارے ہاں میری تو زندگی بھی ایک پی کہانی بن گئی ہے کبھی خوشی کبھی پریشانی کبھی نئی چیزیں سیکھنا لیکن ایک بات سمجھ آئی کہ چاہے زندگی کتنی بھی بدل جائے پرانے دوستوں کے ساتھ بتایا ہوا ہمیں سب سے زیادہ خاص ہوتا ہے اور آج میں چاہتا ہوں کہ ہم بس گھومے باتیں کریں ہنسے اور پرانی یادا یادوں کو تازہ کریں
ہاں ویسے آج بھی میں فوٹو لوں گی آج کا دن بھی تو یاد رکھنا رکھنے والا ہے نا چلو نہ آگے پھر آگے والے پارک میں چلتے ہیں وہاں کچھ اچ اچھا ہوگا چلو پھر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں باقی باتیں کل کریں گے اوکے
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے